ہیلو گڈ مارننگ میم کیسے ہیں آپ؟
گڈ مارننگ السلام علیکم ٹھیک الحمد اللہ
اھے جو ہے آپ کی جزیا ہے کب ب تو
ویس کے
ہاں جی وائس کلیئر ہے بہترین ہے جب آپ ک لے رہے تو وائس کلیئر ہے
اچھا اچھا اور بتاؤ سب کیا چل رہا
چل تو کچھ نہیں رہا بس بیٹھے بڑے چلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں اپنے پاس میں صبح کی دن چریا ہے رات کی دن چریا کچھ نہیں راتوں میں نیند زیادہ آنے لگی ہے میرے کو پورے دن میں تھکاوٹ ہے پریشانی ہے کشم کشمی کا عالم ہے ذہ نشح ہو رہا ہے دھنباد اگےغف
ج
اور بتائیں کیا ہو رہا ہے آپ بتاؤ کیا چل رہ کہ ہم اس میں ایڈ اگر آپ کے پاس کوئی کاس وغیرہ ہوتے ہیں تو آپ اس کا کوڈ بھی تو دیکھ سکتے ہیں جس سے
ک جب کو
پاس آؤ پاس آؤ دور جا رہا پاس او
ب ہ تاری کوئی بھی ٹک ہم یہاں سےڈ ہوگا ا بھی ف کا کوٹ د کیکہ اگر ہم نے مطلب ا کو تو سارےیگا
آواز بریک ہو بئی کوئیں گے ایسا کام نہ ہو جیسے مزائ ب کام
ابھی ٹھیک ہے آاز
ہاں ہ ٹھیک ہے
تو ہو نا اس کا بھی کچھ پروسیس انہوں نے بنا کے رکھا ہوگا تو اوپر بھی کوئی ہوگا کہ اگر ہم نے سب کو تو ڈاؤن لوڈ کر تو ڈٹک نہ پاس آتا جائے کرتے جائے آ جائے گا پروفٹ ان کو کیسے ہوگا یہ ایک لنک ہے
کچھ چل رہے ہو کیا آپ کہیں جا رہے ہو کیا
ہاں تو وہ جو ہے فارم فل ہوتا ہے تبھی ایک کبھی بھی کوئی نیا ٹاسک آئے گا تو وہاں پہ اپڈیٹ فارم فل کریں اور بتاؤ کیا چل رہا گھر پر
بس وقت کو دھکا دہرہے
ہاں دکا ہی دینا ہے دکا ہی دینا ہے وقت کو ٹائم بھی پاس کرنا ہے
وقت ہمیں دھکا دے رہا تو ہم دھکے تمہیں رہے ہیں
اج کون سا دن ہے وہاں نہیں جا رہے تھے آپ پڑھنے
آفس آفس اگلے ہفتے جائے گے
اچھا ورک فرام ہوم کی اور کوئی ویکینسی نہیں ہے
یہی ہے اکاؤنٹ شاپنگ وغیرہ
ارے اس میں تو دماغ خراب ہوتا ہے بیکار ہے
اچھا
آ گیا تھا ودڈراول
ہمم جبھی تو آپ کو سو روپے چل کے دیں گے تھے اسی سے ہالٹ ہمے کر کے دیں گے
میر تو فورٹی فو فسا ہے اس میں
پھنسا کیوں ہے یار
فورٹی نہیں آئے گا نا ودڈراول منیمم ففٹی روپیز تین اکاؤنٹ اوپن کرتے چار کا چار نمبر چار کے بارہ سو بیس روپیہ
میں نے بار میں ر با
میری فرینڈ ہے دویا تو اس نے مجھے ایک اپلیکیشن ہے گٹ اس کو میں بھیجوں گی اس میں بھی اپلائی کر گی
ہاں
بہت سارے پروفائلس ہیں
ان کو ان کو ان کو یہ والے ورک بھی دے سکتے ہیں آپ
دن کو
جس بات کر چاہ تو ی توس
ہوں آج کل میں بہت بور ہو رہی ہوں ہمارے گھر میں بہت بری پ بورت
کیوں
بڑیالی بیٹی گئی ہے چھوٹیے کال کے ساتھ میں ہے چھٹلی میں پورے دن ایسے ہی سڑا رہاے اڑ کے ان کو کہیں جانے نہیں گ بھائی بول رہے تھ
اچھا
ایک ہفتے کے لیے تو جانے دے سکتے تھے بٹ نہیں
ہاں
پرسنٹیج برابر کا آنا چاہیے اچھا پوچتا ہے آپشن بھی آتا ہے ٹھیک ہےٹورشن ہو رہی ہے لوگوں کے بیچ میں وہ برابر ہونی چاہیے چیے ٹھیک ہے ج سامنے والی
اچھا اچھا ہاں ہاں ہ بالکل میں تو کرتا ہوں دیکھو جی آپ سے زیادہ ہی کرتا ہوں ب زیادہ یہ لگتا ہے
س
اور بتائیے اگر آپ آ کو لگتا ہے کہ آپ سے کم کرتا ہوں میں تو یہ غلط فہموں میں جی رہے آپ ان سے زیادہ کرتاا نہیں اصل میں میرا ایسا عالم نہیں ہے کہ میں تم سے بات ہی کرتا رہاوں بات ہی کرتا رہ مجھے تمہارے کام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا آپ دیکنا ہونا دیکنا لیکن بت کی آپ کے پاس میری وجہ سے کوئی مسلے نہ بنےے کوئی آ پ نہ بنے ہے آ تو بیک ہے زندگی کی قسم قشم جی س ھسمشم تو رکھ
سد کش کشمی ج ہو یار سب کچھ تو سٹالو تمہاری بات ہوتی ہے تمہاری فن سے سے
نہیں
دیک کیا کبھی کیوں
ہاں ویسے سلام دعا تو کاروائی ہے انہوں نے پہلے ہماری بس تو کروائی ہیں
لسلام دعا کروائیے ہیں
فیونسی
‌ فیونسی فیونسی
منگیتر
مطلب کیا ہوتا ہے فیونسے کا
منگنے مطلب منگنے تر ہوتا ہے جس سے منگنی ہو جاتی ہے اس کو منگیتر بولتے ہیں
منگیتر رنگ برس بیک چو نر باری رنگ بر ا بگے تاریس ادھر بھی کچھ ہے کیا ہوں
ابھی ڈیٹ نہیں رکھی گئی
نہیں کچھ نہیں رکھ
کیوں
بس ایسے ہی او رنگ برسے بھی ارا سردی کے س تم سے کیا چھپانا
ابھی اس دن انگوٹھی پہنا دیا اور پیسے رکھ دیا اس کے بعد ویڈیو آ رہی ہے میرے پاس میں
ارے اصل میں مجھے بھی پتا نہیں تھا نا کہ یہ ک
اوئے ہوئے اوئے ہوئے ہے ایسا ہوتا ہے کیا
اصل میں گئے تو تیاری کے ساتھ مے میں کیوں بنواتا گھر میں پڑی تھی سال ہو گئی سشتر کی اس میں آئی تھی وہ وہی دے دی ہم نے
تمہیں کتنا ملا اچھا ادھر سے کوئی ایا کہ نہیں ہاں یہ پوچھنا تھا مجھے جیسے اپ لوگ گئے تھے اپ ہاتھ پہ پیسے رکھ کر ائے تھے کتنا رکھا اپ ایسا ہاتھ میں
پاپا تو پچاس ہزار لے کے چلیں گے
اے بو پ رہے کیوں بہت کر رہے ہو
ہاں ہاں فم تو لے گ میں چار سٹھ ہزار م ج من کرا چل رہائ چ یہ سر کیا ن کم میں نا کم ہی کرنا ایک گیارہ ہزار روپئے
صحیح گیارہ پندرہ اتنا ٹھیک رہتا پھر ادھر سے پارٹی آئی آپ کی طرف
ہم دونوں ڈبل کر دیے اکیسو میں
ہاں یہ صحی کیا پارٹی شارٹی بھی نہ دیا تم نے
انوں نے کش کر دی ارے پارٹی کا
ارے ڈبل پیسے مل گئے یار پارٹی تو بنتی تھی نا او
مجھے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں میرے ہاں سے س کچھ گیا گی چلا رہے سب کچھ ان یہ اپنے کندوں پہ گولی چلا رہے کو کرتے جیے جگ میں د میں انٹرفئر نہیں کمے آئے نا
اگر اکتوبر نومبر میں ہونی ہے تو ڈیھ تو رکھ جانا چاہیے کیونکہ پھر میرج ہال وغیرہ نہیں ملتے
یہن لک والوں کی سر درد ہے تھوڑی کرنا
کرنا کیا
نہیں
کیوں بائی اٹس ا کمپلسری
میرے پا پیسے نہیں ہیں
ہ ہ
پانچ لاکھ میں کیا کیا ہے لوگ
تین لاکھ کیش میرے پاس کیش ہے تین لاکھ روپئے اونلی پانچ لاکھ کی ایف ڈی بک ہے اور ابٹی توڑوا گ میں
پانچ تین آٹھ لاکھ ہو گئے تو گ
آٹ کیوں بس پانچ کا بجٹ ہے میرا شادی کا بھ
تین تو وہ تمہارے پاس کیسے
اور تین تین لاکھ میں کیا کیا ہو جائے گا
تین مزے بار بنوا لو پانچ لاکھ کی شادی کر لو ہاں نہ کپڑے آرام سے ہو جائے گا
دیکھو جی میں تو شاید دو بار ہوئی ہوں تو نہ کہ دو تین بار کر لیتے ہیں یہ والی اچھی لے کے تو اگلی بار کر لیتے
د کیا ہے بجٹ ہوونا بس پچیس پچیس ہزار کی چار چار جاب کرو چار ایلییا رکھ
ہمم ہممم ہممم ایک کھانا بنائے گی کپڑے دھوئی ہے ایک مجھے دھوئے گی ایک کو میں دؤوں گا چار ہو گئی ہے
پھر چائے ون سم ٹرائی کرو اور ٹو سم تھری سم فور
یہ یہ کتنے تیجسوی لوگ ہیں کتنے تیجسوی لوگ ہیں
تعالی نے ایک وہ دیا ہے نا مردوں کو بینفٹ جس کو بول اپورچونیٹی
ہممم اپ اپورچنیٹی چلی جا فورا فورنر
چلو میرا رکھتی ہوں ابھی آتی ہوں ٹھیک ہے اللہ حافظ